ہیلو
ہیلو
ہلو ہاں کیسیے ہیں آپ
میں ٹھیک ہوں آپ کیسے
میں بھی ٹھیک ہوں
جی آپ کو کسٹرڈ پسند ہے
جی کسٹرڈ پسند ہے
اچھا بناتی ہیں گھر میں کسٹرڑ ہے
جی بناتے ہیں میرے بچے بہت پسند کرتے ہیں جی
اچھا کیسے بناتی ہیں آپ کسٹرڑ
ج کسٹرڈ بنانے کے لیے ہم سبھی طرح کے فروٹس لیتے ہیں پہلے تو جیسے کہ کیلا ہے کیلا لیتے ہے انگور ہے گریپس انار انار لیتے ہیں تھوڑا سا
اچھا آپ انگور کیسے ڈالتی ہیں اس میں کاٹ کے ڈالتی ہیں یا پھر کھڑے کھڈےر
نہیں کاٹ کے ڈالتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے انگور کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیتے ہیں کیلے کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیتے ہیں اس کے بعد اچھا دودھ کو پہلے بوائل کر لیتے ہیں دھ کو بوائل کر کے ساہاکار اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں تھوڑا ڈال لیتے جتنا پسند ہے ایے شکر ڈال کے لیتے ہیں اور دودھ کو بوائل کر لیتے ہیں کسٹرڈ لیتے ہیں ایک کٹوری میں تھوڑا ک نکالتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا دودھ تمہیں کسٹرڈ کو گھول لیتے ہیں جب اچھی طرح سے کو گھولنے کے بعد میں جو دودھ پکا کے رکھا ہے اس میں یہ کسٹرڈ کو ڈال دیتے ہیں یہ جب یہ کسٹرڈ اچھا اچھی طرح سے پک جاتا ہے تو اسے ن نکال کے پہلے ٹھنڈا ہونے رکھ دیتے ہیں سب یہ ٹھنڈا ہو جا ہے تو ایکد گھنٹے لیے فریز رکھ دیتے ہیں
اچھا اچھا
طرح سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے
ہوں
پدا ہونے کے بعد پھر اس میں جو بھی ہے جتنے بھی فروٹس کاٹ کے رکھیں وہ پورے ملا کے دیتے ہیں
اچھا کچھ لوگ اس میں جلی وغیرہ بھی ڈالتے ہیں انسٹنٹ جلی آتی ہے نا
ج ہاں جیلی بھی اچھی لگتی تی ہیں
ہاں تو کچھ لوگ جیلی بھی ڈالتے ا کچھ لوگ پ ڈر فروٹ کو بھی روسٹ کر کے ہلکا سا روسٹ کر کے ڈرائی فروٹ بھی کچھوگ ڈالتے ہیں وہ اچھا لگتا ہے کرنچی سل
جی جی وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور کئی لوگ تو جو وہ موٹی والی سوئ آتی ہے وہ والی سیویں ہلکی سی ڈال دیتے ہاں وہ بھی ڈال دیتے ہیں جی وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے اس میں سر جیسے فالود جیسے تھوڑا ٹیسٹ آ جاتا ہے
ہوں سی کہ رہی ہیں ند س بناا تی ہوں میں بھی میں پہلے دودھ کو اچھے سے بوائل کر لیتی ہوں پہلے تو میں دودھ کا کہیں کا بھی دودھ لوں میں اس کو چھانتی ہوں چاہے وہ پیکٹ کا ہے یا پھر کھلا ڈیری والا ہے اس کو اچھے سے پہلے چھان لی تی ہوں بگھورنا جس برتن میں گرم کرنا ہے اس کو واش کر کے پھر اس میں دودھ ڈال چھان کے تو اس کو پکا لی تی ہوں میں اچھے سے پھر پکانے کے بعد اسی میں شکر ڈال دیتی ہوں اور کسٹرڈ پاؤڈر کو دھومنے کے لیے نا اسی میں سے تھوڑا سا دودھ نکال کے کٹ ٹورم کسٹرڈ پاؤڈر گھول کے پھر اسی پا دودھ میں ڈال کے چلاتے ہیں تھوڑا سا جب تک تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اسی میں ڈرائی فروٹ ڈالنا ہے یا پھر جو بھی فروٹ ہیں اسٹراببری بھی اس میں اچھی لگتی یہ اسٹرابری ڈالو تو سٹرابیری کا فلیور بھی ہے چھلا یں کچھ لوگ بتا فلیور کے حساب سے ایک کسٹرڈ میں ایک اسٹرابری فلیور آتا ہے مینگو
جی وہ روز سیرم آتا ہے وہ بھی بہت تو اچھا لگتا ہے روز سرم ڈالوں پہا کسٹرڈ میں بہت سے لوگ روز سرم بھی ڈالتے ہیں اس میں جی جی
ایسے ہی کسٹرڈ کی جیسے ایک ٹرائفل بنتا ہے ہمارے گھر میں بس پسند کرتے ہیں سب ٹرریل کی بھی پروسیس ایسی ہوتی بس اس میں کیا ہے نا جو کسٹرڈ ہوتا نا جیسے نارمل یہ فروٹ کسٹرڈ جو بنتا ہے وہ نارمل بنتا ہے تھوڑا سا لکوڈ پتلا پتلا سا لیکن جو ٹرائفل کا کسٹم فٹ بناتے ہیں نہ وہ تھک بنتا ہے مطلب ایسا گاڑھا بنتا ہے کہ جلیجس سا ربڑی جیسا ملائی جیسا کہ وہ ایک کنٹینر سیٹ ہو جائے گی کی کریم ہوتی ہے نا ویسی ٹھیک ٹھیک سی اس میں اس میں بہت سارا کسٹرڈ پاؤڈر ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر دودھ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر کسٹرڈ کی جو اپ نے تھک کسٹرڈ بناائے ہیں اس کی ایک لیئرنگ کریں گے پھر ویسے کچھ لوگ تو فروٹس ڈرائی فروٹس وغیرہ ایسے ڈال نہیں تو ہم تو ل کر کے اسٹیل کنٹینر میں آتی اس کے سارے فروٹر سب چیزیں پڑھی رہتی ہیں ڈائریکٹ وہ ڈال دیتے ہیں پھر ایک بریٹانیا کیک کی لیئر لگاتے پھر اس کے اوپر سے وہی پکٹیل سرم ڈالتے ہیں پورا پھر اس کے بعد جو وپڈ کریم آتی ہے نا کریم
جی جی جی فریش کریم ملتی ہے جی جی
ایک فریش کریم آتی ہے ایک وبڈ کریم آتی ہے آئسنگ فریج میں جو کھ جاتی ہے جو آئس کریم بنتی ہے نا جس سے وہ والی کریم ڈلتی ت ایم
جی
اچھے سے مطلب تو آپ نے فریش کریم لی ہے تو اس کو گھر پہ یہ بیٹ کر کے وپڈ بنا لو نہیں تو آپ نے وپ کریم مانگا بھی لا سکتے ہو تو گھر کی کریم سے تو نہیں لیکن ہ امول فریش کریم سے اس سے گھر میں وپڈ کریم بناتی ہے اس میں آئش وہ آئسنگ شوگر ڈالتی ہے وہ فری فروزن والی شوگر جو ہوتی ہے نا پاؤڈرڈ آئسنگ شوگر وہ ڈلتی ہے اور امول فریش کریم ڈال بھی خوب اچھا اچھے سے بیٹ کر لو تو وہ کریم بھی اچھی لگتی پھر اس کریم کی ایک لیئر لگا دو پھر اس کے اوپر جو جیلی بنا لو انسٹنٹ جیلی بھی آتی ہے انسان گھر کی بھی جیلی یوز کر رہے ہے کو سکتا ہے اسٹراابیری سے گارنش کو کر دو اور پھر جو جیلی بنائی ہے جیلی سے گارنش کر دو اور جو آئسنک کیوب بنے تھے اس وہ مولٹ میں ڈال کے اچھے اچھے سے ڈیزائن دے دو
جی جی جی اس میں کئی لوگ بریڈ بھی یوز کرتے ہیں بریڈ کا جو براؤن سائڈ ہوتا ہے اس کو براؤن سائڈ کو نکال لیتے ہیں پھر اس کو نا بریڈ کو جیسے آپ نے کا وہ برٹانیا کیک ڈالتے اس میں یہ بریڈ کو ڈال دیتے ہیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ میں نے بھی ٹرائی کیا ہے جی جی میں نے بریڈ سے کیا ہے ایک دو بار تو اس میں د کیا جو اپنا برٹان تو وہ سات تو اس سے بھی بہت اچھا اچھا لگتا ہے تو اس سے دوسر ٹیسٹ آتا ہیں جیسے کیک ہیھا رہے ہیں مطلب تو اس کا بھی بہت اچھا ہے اس میں ٹیسٹ آتا ہے
اچھا میں ٹرائی کروں گی اچھا لگتا ہے چ لائ نیو
جی رمضان کے مہینے میں جی رمضان کے مہینے میں یہ ہم لوگ بہت ل بچے لگ ہیں نا دن بھر روزہ رکھ کے تلی تیلی چیزیں کھا کے نا ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی اس طرح کی چیزیں اکثر بنایا کرتے تھے اچھا لگتا تھا یہ سب
ہاں کیا ہے نا گرمی ہوتی ہے تو باڈی اتنی ہیٹیڈ ہوتی ہے اوپر سے گرم اور کھا لو تو باڈی تو نقصان کرے گا ہی باڈی
جی جی یہ ایسی چیزیں تھوڑی ٹھنی چیزیں پہچتی ہیں پیٹ میں تو وہ اچھا لگتا ہے پیٹ بھی ہلکا رہتا ہے
میں کبھی کبھی آئس کریم بھی بنا لیتی ہوں گھر پر یہ کسٹرڈ پاؤڈر سے کچھ بھی نہیں کرتی بس کسٹرڈ پاؤڈر تھوڑا سا اسی میں کن فلاور اسی میں تھوڑا سا ماوا اور دودھ شکٹ ٹیسٹ کے حساب سے سارے ڈرائی فروٹ سب کو اچھے سے پکا لو پچات جب کریم فل فیٹ کریم ہوتا ہے نا فل کریم دودھ بووا کریم دودھ یوز کر کرو آپ پھر اس کو اس کی کر کریم بھی نہیں ہٹا اسی میں تھوڑا سا کارنفلاور ڈال دو تھوڑا سا کسٹرڈ پاؤڈر ڈال دو سیفرن ڈالنا سیف ڈال دو یہ سب چیزیں ڈال کے ش شوگر ایڈ کر کے اچھے سے پکا لو پھر اس کو ٹھنڈا کر لو ج وہ نارمل ٹمپریچر پ ہو جائے کہ نارمل ہو گیا پھر اس کو مالٹ میں سے کرتی ون ڈ ون نائٹ میں اچ ھے سے مٹ میں سیٹ ہو جاتی ہے آئس کریم
جی
اچھی لگتی ہے ہوم میڈ آئس کریم بچوں کو نقصان نہیں کرتی نا
جی جی
آپ نے کبھی بنائی ہے آئس کریم
جی بنائی ہے کئی بار دودھ سے ہی بنائی ہے پہلے تو اس کو ہم دودھ کو بوائل کر کے رکھ لیتے ہیں دودھ کو بوائل کر لیتے تھوڑا سا اس میں دور جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو کھوا لیتے اس میں تھوڑی سا ڈال دیتے ہیں ٹیسٹ کے حساب سے اور کھووا لیتے ہیں ہوا اس میں ملا دیتے تھوڑا سا اگر ملک میڈ ہو تو ملک میڈ بھی اس سے بھی بہت اچھا آئس کریم کا ٹیسٹ آتا ہے اس میں ملا تھوڑا سا ملک میٹ ڈال دیتے ہیں اور جتنے بھی فروٹ وہ ہیں اپنے ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے کاجو بادام پستا یہ سب کو باریک باریک کاٹ کر اس میں ڈال دیتے ہیں ان کو اچھی طرح سے پورا مکس کر لیتے ہیں تھ سا کسٹرڈ بھی ڈال کسٹرڈ سے بھی اچھا ہے مینگو کسٹرڈ کا بھی بنیلا کسٹرڈ الگ الگ طرح کی بنا لیتے ہیں اس طرح سے ڈال کے کسٹرڈ ڈال دیتے ہاں الگ الگ فلیور آ جاتا ہے ان کو اچھی طرح ڈال کے پھر ان کو اچھے سے سیٹ کر لیتے ہیں آئس کریم کے جو وہ آتے ہیں م ساتھ ہیں اس میں اچھے ڈال کر ان کو فریج میں ایک دن میں مطلب رات بھر کے لیے رکھ دیتے تو صبح تک ہی اچھی جم جاتا ہیں
ہاں میں تو کیا ہے نا ون ڈے ون نائٹ رکھ دیتی ہوں تو ایک دم فکس ہو جاتی ہے کبھی کبھی لائٹ بھی چل جاتی نا تو پرابلم ہو جاتی تو اس لیے میں ون ڈے ون نائٹ سٹ رکھتی ہوں کیونکہ وہ اچھے سے سیٹ ہو کے نکلتی ا
جی ہاں تھوڑا زیادہ رکھ دو تو بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتے ہیں نہیں تو ایک دن میں تو تھوڑا سا وہ رہ جات نرم رہ ہی جاتی ہے
ہاں میں چواکلیٹ بھی کبھی کبھی گھر پہ ہی بنا لیتی ہوں ڈارک چاکلیٹ گھر پر لا کر ہی تو کھجور ڈیڑھ سو ہوتی نا کھجور تو کھجور گوٹلی نکال لیتیھی نا پھر اس کے اندر نا آدھا کاجو آدھا بادام دونوں ایڈ کر کے اس کو اندر سےر اندر اس کہ اس کے جہاں سے بیجا نکالا نا وہی کاجو اور بادام آدھا آدھا سکس کر کے اور جو ڈارک چاکلیٹ ہے نا ڈارک چاکلیٹ مارکیٹ میں جو ملتی ہے اس کو ہے نا تھوڑا سا دودھ ڈال کہ میلٹ کر لو پھر اس سے نا جو آپ نے ملک ڈال کے کیا بولتے ہیں اس میں کنڈینس ملک بھی آپ ڈال سکتے ہو کنڈینس ملک میں تھوڑا سا ہاں تو اس میں کیا ہے نا تھکنیس پکڑ لیتی ہے آپ نے جو ڈھ س کیا بولتے ہیں ان کو ک کھجور کھجور کو پھر یہ آپ نے جو چاکلیٹ ہاٹ چاکلیٹ کو لکوڈ کیا دودھ اور کنڈینس ملک ڈال کے
جی
میں ڈپ کر کر کے آپ میں سیٹ کر لو کسی مولٹ میں جس میں سیٹ کرنا اس میں رکھ ا ایسے ہی کر کے آپ اس میں الگ الگ فلیور بھی سیٹ کر سکتے یہاں کچھ لوگ ہے نا الگ الگ نٹس لگاتے ہیں کہ ایک میں کاجو ایک میں بادام ایک میں کشمش اور میں نے تو کبھی بھی جیسا موڈ ہوتا تج بنانا ہوتا ہے اس میں سیٹ کر کے اس کے موڈس آتے ہیں ربڑ کے سیرکان کے اچھے لگتے ہیں چلو اچھا رکھتے ہٹھیک ٹھیک ہے اوکے بائے بائے